ج السلام علیکم بھائی سن رہے ہو السلام علیکم یار کل شام کو جو ہم میں لے تھے نا تم نے تو ہھ ہی کر دیا یار مجھے ا اب تک ہنسی نہیں رک رہی
وعلیکم السلام ارے یار مت یاد دلاؤ میں تو شرم کے مارے آج گھر سے باہر نہیں نکلا نکلا رہا وہ سب ہمارے دوست کی وجہ سے ہوا انہوں نے مجھے مجبور کیا تھا
ہاں ہ ہ ہاں ہاں لیکن تم نے جو دکان ہ دکاندار سے سامنے کوشش کی نا کم قیمت کروانے کی وہ سچ سچ میں دیکھ کر وہ سچ میں دیکھنے لائق تھا تم کہہ رہے تھے نا کہ بھائی میں روز آپ کی ہی کی دکان سے گوشت لیتا ہوں جبک تم اس راستے پر زندگی میں پہلی دفعہ گئے تھے
ہاں تو اور کیا کرتا یار ہماری تو مفت کورے بریے پارے ہیں ہے نا بل دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے اگر میں تھوڑی بحث نہ کرا تو میری پوری عیدی وہی دفن ہو جاتی اور تم تم تو دوستی کا حق نبھانے کی بجائے وہاں بیٹھ کر کباب اڑائے جا رہے تھے
ہاں بھائی جب گرم گرب کباب سامنے ہو اور خرچہ تم کر رہے ہو تو میں بحث پر دھیان کیوں دوں میرا دھیان صرف کھانے پر تھا ویسے ان کبابوں کا مسالہ سچ میں لا جواب مزہ ہی آ گیا
ہاں کھانا تو ویسے بہترین تھا لیکن تم نے دیکھا ہمارا وہ تیسرا دوست کہاں غائب تھا کہہ رہا تھا کہ راستے میں گری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور بعد میں اس کی بہن نے بتایا کہ وہ گھر پر سو رہا تھا
ہاں یار اس کا تو روز کا یہی بہانہ ہے جب بھی کہانی کی بات آتی ہے اس کی گاڑی کا کوئی نہ کوئی پرزہ دلا ہو جاتا ہے اگلی دفعہ ہم اس کے گھر سے اٹھیں گے نا گھر والوں سے اجازت لے کر اس کی زبردستی لے کر آئیں گے
بالکل اور سنا گھر پہنچ کر اباس کوئی دان تو نہیں پڑی تم تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیر ہو گئی تو اب بگر میں گھسنے نہیں دیں گے
ج یار بچ گیا میں جب میں گھر پہنچا تو ابا خود بڑے بڑے چاچا کے ساتھ پرانی یادوں کی باتیں لے کر بیٹھا ہوا تھا دونوں بچپن کے قصے سنا رہے تھے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں کیسے تہواروں تہوار منائے کیسے دوستوں کے ساتھ شرارتیں کی مجھے دیکھ کر اب ابا نے بس اتنا کہا آگیے تم شہزادے چلو جااز سوجاؤ میرا میری تو جان میں جان آ گئی
تمہاری قسمت امی نے پہلا سوال یہی کیا کہ کتنے پیسے ضائع کر کے آئے ہو میں نے دادی کے دیے ہوئے پیسوں کا حساب دیا تو کہنے لگے ان پیسوں سے اس پیسوں اچھا تھا کہ گھر کے لئے سبزی لے آتے
ہاں امی امیو کا دھیان ہمیشہ گھر کے راشن پر ہی رہتا ہے ویسے تمہاری دادی سے یاد آیا ان کی طبیعت کیسی ہوتی ہے اب تہواروں پر ان کی طبیعت تھوڑی خراب تھی نا
پہلے سے بہت بہتر ہے بس انہیں گھٹنوں کا درد رہتا ہے لیکن ان کا جذبہ ابھی بھی جوان ہے کل بھی مجھے چپکے سے کہہ رہی تھی کہ اگر مزیدار بریانی کھانی ہو تو مجھے بتاؤ میں تمہارے اب سے چھپ کر بناؤں گی
واہ دادی ہو تو ایسی میری دادی تو جب بھی ملتی ہے نا بس میری پڑھائی اور میرے مستقبل کی فکر شروع کر دیتی ہیں کہتی ہیں بیٹا اگر اس بار اچھا اچھے نمبرات نہیں آئی تو تمہارا اا تمہیں دکان پر بیٹھا دیں گے
تو بیٹھ جانا دکان پر کم از کم سب کو مفت میں سودا صاف تو ملے ملا کرے گا ہم روز تمہاری دکان پر آ کر بیٹھیں گے اور تم سے دوستی کے نام پر ٹھنڈا شربت منگوائیں گے
ہاں بالکل اور میں دکان کے باہر ایک بڑا سا تابا لگا دوں گا جس پر لکھا ہوگا مفت کور دوستوں کا داخلہ سات سخت منا ہے
ہاں ہاں ہاں بہت خراب ہوتا ہوں ویسے یار اگلے مہینے میرے خالجاد بھائی شادی ہے دوسرے شہر میں امی کہہ رہی ہے کہ پورے خاندان کو جانا پڑے گا میرا بالکل دل نہیں ہے اس سفر میں مٹی اور تھکن کے سوا کچھ نہیں ملتا
ارے یار چلے جاؤ نا جادو کا کھانا تو ویسے بھی گھر کے کھانے سے بہتر ہوتا ہے اور پھر وہاں تمہیں نئے نئے کپڑے پہن کر گھومنے کا موقع ملے گا کیا پتا کوئی تمہیں پسند ہی کر لے
چھوڑو یار میری شادی کی فکر تم مت کرو وہاں سب رشتتے دار مل کر بس ایک ہی سوال کرتے ہیں بیٹا آگے کیا کرنا کا ارادہ ہے اور میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوتا سوائے عجیب سی ہنسی کے ہمم
ہا یار یہ سوال تو رشتتے داروں کا سب سے پسندیدہ ہتھیار ہے کل ہمارے گھر جو مہمان آئے تھے نا انہوں نے مجھے اس سے پوچھا کہ بڑے ہوکر کیا بنوگے میں نے کہہ دیا انسان بننے کی کوشش کر رہا ہوں ابا نے مجھے ایسے انکھیں دکھائی نا کہ میں فورا وہاں سے کھسک گیا
ہاں ہ تمہاری یہی بات ہے تمہیں کسی دن بہت پھنسوائیں گی اچھا یار کل شام کو پھر سے مل رہے ہیں کیا وہ جو باقی لڑکے ہے انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ اس بار وہ حلوا پوری کھانے کا سوچ رہا ہے صب بس صبح
ہاں یار صبح صبح حلوہ پوری بھائی میں تو تیار ہوں لیکن تم جیسے ہ تم جیسے ڈر سے اٹھنے والا لڑکوں کا کیا ہوگا تم تو سورج سے ا سورج سر پر آنے سے پہلے ہی بستر سے نکلتے نہیں ج
اس بار میں جاگ جاؤں گا میری رات کو ہی عالم لگا دوں گا اور تمہیں بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے صبح فون کر کے جگہ دینا اگر میں نے اٹھا اٹھاؤں تو میرے گھر کے باہر آ کر زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دینا امی نے امی کے عرصے میں خود ہی بک کر باہر آ جاؤں گا
ہاں یار یہ ترکیب اچھی ہے ہ میں پورے محلے کو جگا دوں گا تمہارے چکر میں پھر تمہارے ابا باہر آ کر میری پٹائی کریں گے
ہاں ہ ہاں چلو دیکھیں گے جو ہوگا اچھا اب میں فون رکھ تا ہوں ابا آواز دے رہے ہیں لگتا ہے دکان پر ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں
ہاں لیکن مجھے ایک یا بات یاد آ گئی پت ہے وہ بچ بچپن کے دن وہ مجھے یاد آ رہے تھے جب آپ اسکول جایا کرتے تھے وہ اساتذہ وہاں کے وہ دن مجھے آج بھی یاد آتے ہیں آپ کو وہ پرانے دن
کول میں ب بہت مزہ تھا اس وقت آج کل کہاں جی جی وہ ٹینتھ کی کلاس ہے نا وہ بینچز آپ کہاں وہ وہ سب دیکھیں گے وہ کہاں وہ ا انجوائے کریں گے
ہو گئی ہے نا وہ دسویں کی لیکن آج کے بچوں کا الگ ہی حال ہے کچھ فون ہاتھ میں دن بھر بیٹھنا کھانا ان کو لگتا ہے کہ ہمارے زمانے میں تو یہ کوئی مطلب ایسے فون وون یہ سب اب نیا ہی کچھ آ چل رہا ہے آج کل کے زمانے میں
ہاں بالکل بالکل ان کو لگتا ہے کہ ہمارے زان ہم کیا کرتے تھے
ہ جو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہیں میری آواز آ رہی ہے ہلو مجھے لگتا ہے آپ کو نیٹ ورک میں کچھ ایشو آ رہے ہیں بھائی آواز آ رہی ہے ا ہ
بن
ہاں ہاں میری آواز آ رہی ہے آپ کو نیٹ ورک میں شاید ہاں آواز آ رہی ہے بس ہم کیا بات کر رہے تھے کہ میں وہی بول رہا تھا کہ وہ بچپن کے دن وہ ہاں ہاں
جی جی اب بھی ہم ان کو مس کرتے ہیں بہت مس کرتے ہے نا
اور کیا وہ دن آج بھی یاد آتے ہیں وہ اسکول کا وہ پھر وہاں سے گھوم کر اب ہم میں سوچ رہا تھا کہ ہم کئی دور چلیں گے وہ ہمارا وہ تیسرا دوست ہے نا اس کو اس کو بھی آپ آج کال کرنا شام کو تو مجھے لگتا ہے ہم کہیں دور جائیں گے
جی جی جائیں گے ضرور جائیں گے ہمیں زندگی میں مزے کرنی چاہیے اس میموری ساتھ لینی چاہیے ہمیں اور کیا لیں گے ہم اس دنیا سے ممورز کے سوا ہم کچھ نہیں لے سکتے اس دنیا سے
وہ یہ نا یہاں رکھا ہی نہیں ہے کچھ اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ اب اچھی سی کوئی مطلب کسی جگہ جائیں گے جہاں پہاڑ ہو وہ سب ہو تو ادھر سے ہمارا ٹائم بھی اور سنا آپ کی پڑھائی کیسی
پہاڑوں میں بہت مزہ آئے پہاڑوں میں بہت مزہ آیا پڑھائی تو اچھی جا رہی ہے آپ کی کیسے جا رہی ہے
میری بھی اچھی جا رہی ہے میں سوچ رہا تھا کہ فی الحال تو میں اپنے ابا جان کا وہ بزنس ہی سنبھار رہا ہوں فی الحال
میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میں کوئی اچھا سا اپنا بزنس شروع کروں میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کوئی اچھا سا بزنس شروع کروں تو یہ بہتر ہوگا میرے لیے ہے نا
ہاں اچھی بات ہے اور باقی گھر میں سب ٹھیک ہو ہاں آواز آ رہی ہے
ہاں آپ کے وہاں سب بڑی ہے
ہاں ہاں بھائی چلو مجھے بھی ابا بلاار رہ ہیں تو ہم اگلی دفعہ اچھے سے بات کریں گے ٹھیک ہے بھائی
جی بالکل ہاں بالکل خدا حافظ
خدا